تو جو ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال چال ہے
جی سب ٹھیک ہے
اور بتائیے کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں ہو گیا ابھی جسٹ
اچھا ایسے آپ ابھی کون سے کلاس میں ہیں
جی ابھی میں ٹویلتھ کلاس میں ہوں
اچھا جھوٹ اچھا سچے بول رہے ہوں گی کون آپ کا ٹینتھ میں کتنا پرسینٹیج آیا تھا
جی میرا نائنٹی سکس
نائنٹی سکس پرسینٹ آیا تھا اچھا ایک سییر سنا ہو آپ کو
جی ارشاد
کہ بوڑھا اس کا کام ہے سوطین اس کا نام ہے
ہوں
وہ کچھ کر نہیں شوقین اس کا کام ہے تمہارا نام تو اصل میں کرینہ ہے لیکن کپاٹن کے تمہارا کام ہے
اور بتائیے کھانا وغیرہ ہو گیا
ہ ہوں آپ کااں ہو گیا
ہوں ہو گیا ہے
ہ آپ کا کتنا آیا تھا پرسنٹیج ہے ٹینتھ میں
ہاں میرا تو فل ہو گیا تھا ہم کمپارٹمنٹ لگا تھا میرا
ہوں
مذاق نہیں کر رہا ہوں گے
اچھی بات ہے
اور بتائیے آج کل نماز وماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں آپ
ہوں پڑ رہے ہیں
ہ
آپ کی طرح تھوڑی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں
ہاں بات صحی ہے آپ کو آپ آپ بھی کچھ بولیں گے کہ صرف ہم ہی پوچھیں
نہیں آپ بولیے ہم سن رہے ہیں ہم کو
کچھ بولی ہے
اور بچ
اور بتائیے کیا ہو رہے ہیں کیا ہوگا بس ایسے ہی ادھر ادھر
کام دھندا وغیرہ ہو رہا ہے کہ
سب بڑھیا چل رہا ہے کام دھندا وندا اللہ کرم سے ٹھیک ہے
کہ بیٹھ کے خالی ابو کا کمائی کھا رہے ہیں
تو ابھی ابھی بات کیوں کمائی کھائی کی عمر ہے تو باپیں کمائی میں کھائیں گے جب آپ کو اتنا زیادہ پرواہ ہے تو آپ ہملا کے کھلا دیجیے
واہ ہم ہم کمائے تھوڑی جا رہے ہیں کہ
تو جب آپ نہیں کما رہے ہیں تو پھر آپ میرے کو کیسے کر سکتے کہ تم کماؤ سمجھ آ انواری بولیے گا آ بتائیے نا یہ
دڑک
زیادہ ہنسی بت ہم کو یہ بتائیے
ا تو آپ لڑکا جاتے ہیں جی آپ پڑھے لکھے ہیں
آپ پھے لکھے ہیں آ ٹینتھ میں نائنٹی سکس پرسینٹ لائے ہیں ایے
ا تو اب اب دھیر ہی دھیرری نہ ہوگا
ہاں تو وہی تو میرا بھی تو دھیرری دھیر نہ ہوگ کہ ڈائریکٹ ٹرین ہوائی جہاز کی طرح اڑ جائیں گے
ہ کاج نہیںوڑی ہو سکتے ہو تو
اڑ سکتے تو توورے چڑھا دیں گے کہ ختم ہو جائے گی
ہوں
بتاؤ کیا تم آج فی الحال کا تو تم گئے تے نیتر ہاٹ کھولنے
ہاں گئے تھے اب وہ لوگ ساتھ میں
ادھر موسم ووسم وغیرہ کیسا تھا سر
بہت مست تھا ادھر کا موسم وہاں پہ نیا نیا چیز دیکھنے کو ملا بہت سارے پیڑ پودے بھی دیکھے وہاں سے
وہاں پہ کچھ کچھل وغیرہ بھی لائے ہیں اچھا
پھل کا ادھر گودام وودام پورا بغان رہتا ہے
ہوں
اچھا اچھا اور کب آے تھے گھوم گام کے کب گئے تھے
تین چار دن پہلے گئے تھے دو دن وہاں پہ رہے تھے اور پھر آ گئے تھے
ویسے آپ ابھی رہتے کہاں ہیں
ہم ابھی یہاں ڈالٹنی گنج میں رہتے ہیں
ڈالتے میں کہاں پر
نامٹ ڈزائن محلہ میں ہے
اچھا محلہ میں
ہوں
آپ عالیہ کو جانتے ہیں کیا
جی اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم اس کو
عالیہ کو ہم پڑھائے ہیں وہاں چین پور مدرسہ میں
او تو آپ کی اسٹوڈینٹ
اسٹوڈینٹ ہوئے نا ہاں میرے ہی اسٹوڈینٹ
وہ میری سسٹر ہوئی چھوٹی ہوں تو کیس پڑھائی کرتی ہے وہ
ایک دم لوبڑا ہے پڑھائی لکھائی پر دھیان نہیں دیتی خالی کوئی چل گیا گھر سے تو بس بیں بائیں روئے رہے گی
ارے اس کا وہی عادت ہے ابو بھی یہی بولتے ہیں یہی کرن چھوڑ دیے اس کو وہیں پہ بولتے ہیں کہ ن لائیں گے اب اس کو ہاں تب تک کتنا لا
ہاں بھائی بہنگا ہے تھوڑا سا
آپ چھٹی مت دیجیے گا نہیں تو آپ چھٹی دے دیتے ہیں
ہوں ہمارے ہاتھ میں کیم چھٹٹی نہیں دیں گے وہاں جو بولیں گے خالی صاحب وہی نا ہوگا بڑی ہم کو بول رہی ہیں ایکم تمیز امیز نہیں ہے آپ
آپ آپ منع نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی پڑھائی وڑھائی ہے ابھی نہیں جا سکتے ہے تو بدتمیز ہو
یہی پڑھائی لکھائی آپ کی ہے نائنٹی سکس پرسینٹ کھاں کھیا ہے
میں آپ الیونت ٹویلتھ کون سے سبجیکٹ سیکھی
الیون الیون کی ہیں کمارس سے ٹویلتھ بھی وہی ہے
تو سیم ہی رہتا ہے الگ الگ نہیں رہتا ہے
ہاں تو وہی ہم بول رہے ہیں
کامرس میں کون کون سبجیکٹ ہوتا بتائیے گا تو
ہمارا نہیں ہے پتا
آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں
ہوں
الحمد شریف سنائیے تم کو
سنا دیتے ہیں
سنائیں گے
بسم الله الرحمن الرحیم
جی
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن رحیم مالک امدن قنا ابدو نس ایک دن شیوراتر میں مستم سر الزینم یر المغدوبی الم ظالین
آپ بہت جاہل جپاٹ ہم کو لگ رہے ہیں
کیسے
آپ کو ادھم تر بھی پڑھنے نہیں ہے آپ سائیے ایک شاعری سنائیے آپ شاعری سنائیے
ہم کو ساعری وائری نہیں آتا ہے آپ سناے ن جو ہم جو ہم پوچھے اس کا جواب دیجیے
چلیے ایک ایک آپ کو ساعری سنا دیتے ہیں
نہیں نہیں بات کو ٹالا جا رہا ہے جب آپ سوال کیے تو ہم سوال کا جواب دیے اب ہم سوال کی ہیں اس کا جواب دیجیے آپ
جو من کرے گا ہم وہ کریں گے
نہیں یہ یہ بات بات بات کو ٹالا جا رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے ویسے
ا پہلے سنوں نا پہلے سنو تو
ہوں سنائیے
بہت بہت ا ن جان بسم اللله رمانی جی الحمد ال رب کی جو م د نہیں یا کہ نا بدو آ گ نا سات ن د ن یر موقم اللہ جیعم تعلیمامین ہ ہو گیا
یہی بتائیے نا کہ آپ اردو میں کتنا تک پڑھے ہوئے ہیں
اردو میں ہم آئیے بھی آئیے بھی کر رہے ہیں ہم اردو میں اردو میں ہم قانوون سریت تک پڑے ہوئے ہیں حلقہ میں مت لیجیے گا نا
تو اسی ٹائپ سے پڑھا جاتا ہے جس ٹائپ سے آپ پڑھے الحمد
آپ ہم کو یہ بتائیے نا کہ ہمارے سب آخری پیگ نمبر کون ہے بتائیے تو
ہم کو نہیں پتا
آئے تھے ماں کا س جی بار ربیے بول ہم لوگ کییوں مناتے ہیں
ہم کو نہیں پتا
یہی کتا محرم کیوں مناتے ہیں خدمت کریے
گیز ہم کا کر رہے ہیں جی آپ بتائیے نا جو ہم پوچھے
ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ محرم کیوں مناتے ہیں
کیوں مناتے ہیں بتائیے اچا ہم ہم ہم جو ہم ہم سوال کیے تو اس کا جواب دیے نہیں
کہ ہم تو سنا ہی تے اب کا ہم کو جیسے آئے گا پڑھے ویسے نا پڑھیں گے
ہاں تو آپ بتا دیجیے وں
کا
یہی اسی کے بارے میں
ہم کو اتنا پت رہتا تو ہم نکال تم سے پوچتے ارے جب آپ دیکھیے آپ اگر جاہل جا پاٹ ہے تو سیدھا سیدد کہیے کہ ہاں جاہل جا پاٹ
ہاں ہم ہیںہم آپ کا ٹائم کا ہم برباد کیے ہیں
آپ
ہم تو بول ہی رہے ہیں کہ ہم ہیں
جاہزہ پاٹنا آپ
ہاں ہاں
بے شرم انسان آپ وہ انسان ہیں نا جو ڈی جے کے ڈی جے کے آواز پر یاسین علی کرنے والا آدمی ہے آپ آپ مسلمان ہیں جی مسلمان کے نام پر کلک ہے خالی گوش کھا لا مسلمان ہے آپ خالی گوشت کھا ہاں محرم کے جول ہم جا رہے ہیں نج کے ملان دیکھے شاہپور کے ملان اور ہم کو سکھ رہے ہیں
کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بتائیے
بدتمیز اورورت
بدتمیز جینس لڑکا
سمجھ ومجھ میں آتا ہے پہلے اب جو اب جو آئیے پیل ہے وہ ہم سے بات کریں گے بتائیے
وہ
ہیلو
ہاں بولیے
ارے سب چھڑیے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں
میں نے بتایا نہیں کہ بار ربیول کیوں مناتے ہیں جی
بولیے
آپ نے بتایا نہیں بار ربیل کیوں میں آتا ہیں جلدی بتائیے
آپ بتائیے نا ہم پوچھ ہم آپ جانیں گ ہیں جب تو بتائیے
ارے نہیں پت ہے ہم کو
ار تو وہی تو ہم کو بھی نہیں ہے پتا
آپ کو آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں یہ بتائیے
اللہ پہ
اللہ اللہ پہلا قلم آپ کو آتا ہے
ہوں
سنائیے تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ ابلا اللہ محمد رسول اللہ
اس کا مطلب کیا ہوا
آپ سمجھا دیجیے
خالی پڑھنے کے سوکھے پڑھتا ہےڑھ پڑھنا جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ ہاں
اوں
کیا ہوتا ہے
اچھا بتائیے نا آپ ہم تو پڑھ کے سنا دیے بتائیے آپ جب آپ اتنا جانتے ہیں تو
ہم کو پتاہ کرتا تو ہم کو آئ پچ
ہاں تو پھر باتیں ختم کیجیے
کھانا پینا ہو گیا
ہوں ہو گیا ک بار پوچھیے گا دس بار
کیا کا بنل تھا
دال چاول بھنڈی کے بھجیا
بھنڈی کے بھجیا
ہوں
اچھا تو ویسے آ لوگ ڈالٹے گنج میں کون کون رہتے ہیں پورا فیملی یا اکیے
نہیں پورا فیملی رہتے ہیں
فیملی میں کون کون ہے آپ کا
میرے ابو ہیں ہم ہیں اور میری چھوٹی سسٹر ہے اور